یہ کمبا ہیوا برا کا ت جی کیا حال آپ ٹھیک ہیں اچھے سے ہیں جی گھر پہ سب ٹھیک ہے جی جی صحت ٹھیک ہے جی سب سب بڑھیا اور آپ بتائیے کہ کیا حال چال ہے آپ
بس دعاپ کی ہونی چاہیے شکر اللہ کا سب بڑھیا
تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو میں کل توحید کو پرچے دے رہا تھا تھا تو پھر آپ پرچوں پہ ہم کتنی ہی باتیں کرتے ہیں تو پھر میں نے جو ہے جی پی ٹی پر تھوڑے اردو کی طرف سے کچھ نظم کچھ چیزیں نکل
ہاں جی ہاں جی
کو بھی میں سناتا جاؤں گا اب بھی ہاں جی جی ہاں ہاں جی کرتے جائی گا تاکہ آپ کا بھی جو ہے وہ کام ہوتا ہے جی جی جی تو یہی ہاں تو پہلے ہم جو بات کریں گے تو وہ جنگلات کے بارے میں بات کریں گے تو جنگلات کے بارے میں جو ہے تفصیلی معلومات ہم اردو میں حصل کریں گے تو پہلے ہم جو جانیں گے کہ جنگل کے کیا ہے تو جنگل زمین کا وہ ایک ھا علا کا ہے جہاں آپ بہت ا ہی زیادہ درخت پودے جانور پرندے اور دوسرے جاندار موجود ہوتے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے جی آپ ساتھ ساتھ بولیے کرے جی بالکل ہاں جی جی جی ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ جی جی جس جس وقت پر آپ خاموش رہتے ہیں تو وہ وقت وہاں سے آپ کو کاڈ دیا جاتا ہے تو جی جی ہاں ہاں جی تو زمین جو جنگل کا وہ قدرتی علاقہ ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ درخت پودے جانور پرندے اور دوسرے جاندار موجود ہوتے ہیں تو جنگل ایک مکمل او سسٹم ہے جہاں تمام جاندار اور غیر جاندار چیزیں مل کر زندگی کا نظام چلاتی ہے تو جاندار کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جاندار اجزاء کے جو ہم اجزا اس کی ہم بات کریں گے کی جانداروں کو میں اس میں کیا اجزاء آتے ہیں تو اس میں پہلا ہی کچھ درخت آتے ہے اس میں پودے آتے ہیں اس میں جھااریاں آتی ہے جانور بھی اس میں آ جاتے ہیں جی جی ہاں جی بہت بہت ضروری جی پرندے آ کیڑے مکوڑے اور بہت سی ای بہت سی چیزیں آتی ہے جاندور والی اور کچھ در ان جو ہے جنگلات میں بےجان چیزیں بھی آ جاتی ہے جیسے کہ مٹی آ جاتی ہے پانی بھی آ جاتا ہے ہوا یا سورج کی روشنی کو بھی ہم بے جان ہی مانتے ہیں تو اب ان جنگلات کے بہت سے قسم ہوتے ہیں ان میں پہلی قسم وہ ہوتی ہے یہ جو گرم اور زیادہ بارش والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی گھنے ہوتے ہیں ہر وقت سب س و شاداب جان یہ جانوروں اور پودوں کو بہت زیادہ قسمیں ہوتے ہیں اس میں جی جو دوسرے ہوتے ہیں وہ موسمی درخت تو موسمی درخت یا موسمی جنگلات ہوتے ہیں جی متعدل موسم والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جی اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ چار موسم ہوتے ہیں یہ درخت سردیوں میں جی جی ہاں جی میں تو تو بہت ہی علم ہاں بہت ہی علم ہے مجھ میں میں تو سمندر ہوں جتنا آپ تھاا سک کو اٹھا لو جی جی جی جی جی صحیح جی بڑھیا بڑھیا مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے جی تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ آب ہمارے پاس کچھ جنگلات ہے جو بہت ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں لمبی اور سخت سردیااں ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے بر باری بھی زدہ ہوتی ہے اس ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہے جین کی جو تہ ہے جو ان کی قسمیں ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے
صحیح فرما رہے ہیں یار
کہ یہ سب اوپر والی جو اسے کہتے ہیں جی اس کے بعد آ جاتی ہے جو ہمارے پاس جو آ جاتا ہے جو کام آ جاتا ہے وقت آ جاتا ہے وہ ہمارےا بس بیچ والا
ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل
ہوتا ہے کہ اس کے نیچے چھوٹے درخت اور جھاریاں ہوتی ہیں جی تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کہ یہ سب نچلی ہوتی یہ سب نیچے ہوتی ہے تو اس کے بعد فنگ اور کیڑے مکوڑے بھی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں تو جیسا آپ کو پتا ہی ہے آپ بہت ہی علم والے شخص ہے کہ جنگلات کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے جو موسم ہمارے جو جمع ماحول میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے جنگلات کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جو اہمیات ہے وہ کیا ہے کہ وہ جنگلات ہمیں آکسیجن فراہم کرتے
بالکل بالکل جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے
ج جی ج جی صحیح صحیح جی بہت ہی زیادہ ضروری ہے بڑی ہی اہم بات کہی ہے آپ نے کہ درخت وہ ہمیں جو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور جو ہم جو خلیز چیز ج جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوا میں چھوڑتے ہیں جو بہت مضر ہوتا ہے وہ اسے اپنے اندر لے کر وہاں سے ہمیں اتنی خوبصورت چیز خوبصورت ہوا آکسیجن دیتا ہے جی جی جی اور جو ہے یہ درخت تو جو ہے جو جانوروں کا گھر بھی ہوتا ہے آپ بہت سارے دیکھیں گے کہ بہت سر چن پرند اور بہت ساری چیزیں جو اسی درختوں کے اندر اپنے گھر بنا کر رہ رہے ہوتے ہیں جی تو اس میں کیا ہوتا ہے جی اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کی جانوروں جو مٹی کی کٹاؤ روکتے ہیں مٹی کو جیسی آپ کو پتا ہوگا کہ مٹی اگر کھلی ہوگی تو ایک ہ ہوا کے جھونکے سے وہ مٹ ٹی چلی جاتی ہے لیکن جب اس کا کے پاس درخت لگا ہوتا تو درخت کی جو جڑیں ہیں تو اس درخت کو درخت کی جڑیں اس مٹی کو پکڑ کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کسی بھی ہوا کے جھونکے یا کسی اور چیز سے ادھر ادھر نہیں جاتی جی جی ہاں یہی یہی بات تو کہ اب ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جانوروں کا جو گھر ہے وہ بھی اس ہوتا ہے مٹی کی کٹاؤ جی جی جی جی اور بارش میں بھی یہ بہت مدد جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ گھرم گھرمی کی بعد جو یہ ہے یہ جو بھاپ اوپر بھیجتا ہے اوپر وہ بھاپ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے جی جی جی بہت زیادہ بہت زیادہ اسی لیے تو آج لوگ جنگلات کاٹ رہے ہیں بہت ہی پاگلپن والی حرکت کر رہے ہیں اپنے آپ پر خود نقصان جی اور کیا آج تو پیسے پیسے کرتے ہیں جی جی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی اور بارش میں بھی مدد کرتے ہیں
بلکل بلکل بلکل اور سب سے بڑی بات کیا ہے نہ کہ یہ جو زمین ہے زمین کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں یہ در
جی زمین کو پکڑ کے رکھتے ہیں مٹ جی جی جی جی جی جی ہاں جیسے یہ تو بہت ہی اہم بات کی آپ نے بہت ہی بڑھیا بات کی آپ نے اور ہمارے جو ہے وہ قدرتی وسائل جو ہے قدرتی وسائل بھی یہ فراہم کرتے ہیں جیسے ہمیں لکڑی فراہم کرتے ہیں دوائیں فراہم کرتے ہیں پھل ہمیں فراہم کرتے ہیں اور جو ہے ہمیں ایندھن بھی جلانے کے لیے وہ بھی فراہم کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے کہ جی ہمارے پاس جنگلات میں ایک چین جو ہمیں بہت پت ہوتی ہے کہ ایک بنی ہوتی ہے جیسے جیسے کہ گھاس جو ہے وہ ٹڈیاں کھاتی ہے ٹڈیوں کو مینڈک کھاتے ہے مڈک کو سانپ کھاتے ہے اور سانپ کو اکاب کھاتے ہے تو اس طرح یہ جو طاقت ہے یہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک منتقل ہوتی رہتی ہے اور جنگلات کا جو ہے درپیش ط رات ہم نے جنگلات پر رکھا ہے
جی جی جی جی جی جی بہت معلومات ہیں آپ کو آپ
پیش ہمیں خطرات ہمیں ان کو جی جی ہاں ہاں تو درختوں کے جی جی صحیح صحیح آپ سیکھتے رہیے کیونکہ انسان تو سیکھنے کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہے جی مرتے دم مرتے دم تک سیکھنا ہے انسان کو جی جی جی کوئی نہیں آپ اپنی قسمت کو کو بہت ہی زیادہ وہ آپپ کو اپنے آپ کو بہت ہی عمدہ سمجھے گا کہ آپ کو مجھ سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے جی ورنہ تو کچھ لوگ ایسے ہے جی جیسے کل شام کو میں ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہ مجھے بہت ہی کیا عجیب خریب باتیں وہاں سے بول رہا تھا جی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جی جی جی کیا ہی کر سکتے ہیں ان کے جی صحیح صحیح جی جی ہاں بہت ہی بہت سچ کہہ رہے ہیں آپ جی تو ہاں ہاں جی کچھ ہی گنے چنے گنے چنے لوگ ہیں وہ جی ہاں ہاں صحی صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی جی بڑھیا بڑھیا بادے کیا آپ نے جی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھی تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جنگلات کو ہم بہت زیادہ خطرہات ہمنے ہوئے ہیں تو اس میں سے پہلا کیا ہے جنگلات کی کٹائی ہم
بالکل بالکل اپنی ہرس کے لیے اپ
جی اپنی لالچ پیسوں کے لیے جی جی صحیح جی ہاں ہاں ہاں صحیح جی کہاں سوچتے ہیں وہ تو کچھ نہیں سوچتے جی صرف پ
سب میں آ گیا ہے اس سب کی آڑ میں ہم
ہاں جی سچ میں نہیں سوچ رہے کچھ بھی نہیں سوچ رہے اپنی آگے والی نسل کا کے بارے میں بھی
بالکل بالکل کوئی خیال نہیں ہے ہمیں آنے والی نسل کا ہمارے آ بچوں کا ہمارے بچوں کے بچوں کا
ج ہاں ہم اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ کیا بتائ جی جی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آبادی میں اضافہ بھی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے زیادہ درخت جگہ کے لئے کاٹے جاتے جی اور مطلب اس سے س سے زیادہ نقصانات ہمارے جو ہے علاقے میں بہت سے زیادہ نقصانات ہمیں پہنچتے ہیں جی جو ہمیں کیا ہے جو گلوبل وارمنگ میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے جانوروں کے گھر ختم ہو رہے ہیں اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو جانور ہے وہ شہروں کی طرف رک کرے ہیں کیونکہ ہم نے تو ان کا گھر ہی ختم کر دیا تو وہ رہیں گے کہ بچارے کھائیں گے کیا تو پھر جب یہاں آتے ان پہ حملہ یہاں بھی کر دیتا ہے ج تو کیا ہی کر سکتے ہیں اب لوگ ہی ایسے ہیں تو مطلب آج کل ہمارے جو ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل چلو اللہ رحم کرے ہم پر بھی اور جو پیڑ کاٹنے والے ہیں ان پر بھی رحم کرے اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو عقل دے تاکہ وہ یہ سوچ سمجھ رکھ
سوچ سمجھ آئے ان کو ان کو جی جی اور ہاں صحیح صحیح صحیح بات کہہ رہے ہیںپ بہت ہی عمدہ باتیں کیا آپ نے تو اسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو تحفظ کا طریقہ ہے یعنی جنگلات کو ہمیں بچانے کے کا طریقہ کا ہے کہ ہمیں نئے درخت لگانے چاہیے اور ہمیں یہ شروعات خود سے کرنی چاہیے جی جی جی جی ضرور ضرور جی جی جی جی صحیح صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ جی جی ٹھیک ٹھیک چلیے ہمارا وقت اختتام فضیل ہوتا ہے ان شاء اللہ باتیں کرتے رہیں گے آگے بھی جی جی آمین آپ کو بھی اللہ حفامان میں رکھے چلیے اللہ حافظ اللہ حافظ